وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر گھر کا صاب ٹھیک کیا
شکر اللہ کا
آج اسکول سے واپس آتے ہوئے میں ایک بات سوچ رہا تھا لوگ اکثر لوگ اکثر کسی کو کمزور دل کہتے ہیں تمہارے خیال میں کمزور دل ہونے کا اصل مطلب کیا ہے
آپ بھی تو بہت دلچسپ سوال کہاں میںسے میرے خیال میں کمزور دل اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر بات سے جلدی گھبرا جائے مشکل حالات کا سامنا کرنے سے ڈری یا چھوٹی سی بات پر ہمت ہار دیں
ہاں یہ بات کچھ حد تک ٹھیک لگتی ہے لیکن کیا ہر وہ انسان جو جلدی اداس ہو جائے یا رو دے کمزور دل ہوتا ہے
جی ہاں ڈر لگنا فطری بات ہے لیکن ڈر کی وجہ سے کوشش ہی نہ کرنا کمزوری ہے بہادر انسان بھی ڈرتا ہے لیکن ن پھر بھی آگے بڑھتا ہے
یہ بات مجھے پسند آئی، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بہادری وہ ہے جس سے کبھی ڈر نہیں لگتا
ا نہیں اصل بہادری ڈر کے باوجود صحیح کام کرنا ہے اگر کسی کو بالکل ڈر ہی نہ لگے تو اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے ہمت تب نظر آتی ہے جب ڈر کے سامنا کھڑے ہو کر کام کیا جائے
مجھے یاد ہے جب ہماری کلاس میں اسپیچ کمپٹیشن ہوا تھا بہت سے اسٹوڈینٹ اسٹیج پر جانے سے گھبرا رہے تھے کچھ کچھ نے تو اپنا نام بھی واپس لے لیا تھا
بالکل اسٹیج پر فئر بھی ایکک مثال ہے کچھ لوگ دل میں اتنا خوف پیدا کر لیتے ہیں کہ اپنی صلاحیت دکھ کھانے کا موقع ہو دیتا تو
لیکن کچھ لوگ بچپن سے ہی زیادہ ڈرپوک یا کمزور دل کیوں ہوتے ہیں
اس کے کئی سبب ہو سکتے ہیں کبھی گ کاں بول کبھی تربیت کبھی ناکامی کا تجربہ اور کبھی حد سے زیادہ تنقید اگر بچے کو ہر وقت کہا جائے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا اعتماد کم ہو جاتا ہے
یہی الفاظ کا بھی بہت اثر ہوتا ہے
بہت زیادہ انسان کے دل شیشے کی طرف نازک ہوتا ہے بہت محبت اور حوصلہ افزائی اسے مضبوط بناتی ہے جبکہ لگاتار تنقید اور مزے اسے کمزور کر سکتی ہے
میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ دوسرے کا مذاق سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ پھر کسی کام میں حصہ لینے ہی چھوڑ دیتے ہیں
جی ہاں اگر کسی بچے کا ایک بار مذاق اڑا دیا جائے تو ممکن ہے کہ وہ دوبارہ کوشش کرنے سے ڈرے اس لیے ہمیں دوسروں کی عزت کرنی چاہیے
کمزور دل لوگ کو سب سب سے زیادہ کس چیز کا وہ پتا ہے
میرے خیال میں ناکامی کا بہت سے لوگ کیل ہونے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کوشش ہی نہیں کرتے
یہ تو واقعی عجیب بات ہے اگر کوشش نہیں ہی نہ کرے تو کامیابی کیسے ملے گی
بالکل دنیا کے کہ بہت سے کامیاب لوگ پہلے کئی مرتبہ نہ کام ہوئے اگر وہ کمزور درد ہوتے تو شاید آج ان کا نام کوئی نہ جانتا
مطلب کامیابی اور ہمت کا گہرا تعلق ہے
جی ہاں ہمت کے بغیر کامیابی مشکل ہے اور ہمت اب پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے اپ دل کو مضبوط بناتا ہے
دل کو مضبوط کیسے بنایا جا سکتا ہے
ہ ہ سب سے پہلے اپنے یہاں پر یک کین پیدا کر کے پھر محنت صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھ کر
اللہ پر بھروسہ کیسے معدود مدد کرتا ہے
جب انسان سمجھتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو وہ اس کا دل مضبوط ہوتا ہے وہ مایوسی سے بچ جاتا ہے
سچ ہے قسم سے جب انسان اد چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل اور زیادہ کمزور ہو جاتا ہے
بالکل امید دل کا طاقت ہے جس دل میں امید ہوتی ہے وہ مشکل حالات میں بھی روشنی تلاش کر لیتے ہیں
کیا کمزور دل لوگ اچھے انسان نہیں ہوتے
نہیں ایسا بالکل نہیں ہے کمزور دل ہونا اور برا انسان ہونا دو الگ چیزیں ہے بہت سی نیک اور شریف لوگ بھی کمزور دل ہو سکتے ہیں
یہ بات سمجھنا ضروری ہے کیونکہ لوگ اکثر کمزور دل انسان کا مذاق اٹھاتے ہیں
اور یہ غلط بات ہے ایسے لوگوں کو مزہ کا نشانہ بنانے کے بجائے ان کی ہمت بڑھانی چاہیئے
اگر ہمارا کوئی دوست کمزور دل ہو تو ہمیں اس کے ساتھ کیسا رویہ کرنا چاہیے
اس کے اس سے حوصلہ دینا چاہیے اس کی چھوٹی چھوٹی کامیابوں کی تعریف کرنی چاہیے اور اسے ایسا دلانا چاہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ہم ہیں
ہاں جی مت مجھے لگتا ہے کہ کہ دوستی کا اصل مک مقصد بھی یہی ہے
جی ہاں سچا دوست مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے اور ہمت دیتا ہے
کمزور د لوگ فیصلے کرنے میں بھی مشکل محسوس کرتے ہیں
اکثر ایس ا ہی ہوتا ہے وہ ہر فیصلے کا نتیجے ڈرتے رہتے ہیں اسی لیے کبھی کبھی معمولی فیصلہ بھی ان کے لیے بہت مشکل بن جاتا ہے
میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو ہر وقت دوسروں کی رائے کا انتظار کرتے ہیں
کیونکہ انہیں اپنی سوچ پر بھروسہ کم ہوتا ہے اعتماد کی کمی بھی کمزور دل ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے
کیا زیادہ فکر کرنے بھی کمزور دل کی نشانی ہے؟
ہر وقت فکر کرنا ضرور ایک نشانی ہو سکتی ہے جو انسان ہر بات کا برا پہلو پہلس سوچتا ہے وہ اکثر پریشان رہتا ہے
تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے
کبھی کبھی مجھے بھی کسی نئے کام سے پہلے گبراہت ہوتی ہے
یہ فطر ہے فرق صرف اتنا ہے کہ تم گھبراہٹ کے باوجود کوشش کرتے ہو یا نہیں
اگر میں کوشش کروں تو کمزور دل نہیں کہلاؤں گا
بالکل جو کوشش کرتا ہے وہ سیکھنے کی لگن رکھتا ہے وہ دھیرے دھیرے مضبوط دل بن جاتا ہے
کیا کتابیں بھی ان سے کو ہمت سکھا سکتی ہے
ہاں اچھی کتابیں اور بزرگوں کی زندگی میں واقعات انسان کے صبر اور ہمت کا درس دیتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ تاریخ کے بہت سے عظیم لوگ پر کمزور دل ہوتے تو دنیا میں تو تبدیلی نہ نہ لا پاتی
بالکل ہر بڑے کام کے لیے مضبوط ارادہ اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے
کمزور دل لوگ اکثر تنہا رہنا پسند کرتے ہیں
ہر بات نہیں لیکن کچھ لوگ تنقید یا مزاخ کے ڈر سے لوگوں سے دور رہنا لگتے ہیں
اس سے ان کی مشکل اور بڑھ جاتی ہے
جی ہاں اسی لیے اچھی صحبت بہت ضروری ہے پوازٹو لوگ دل کو مضبوط بناتے ہیں
اور برے دوست
برے دوست انسان کے ڈر اور کمزوری کا مزید بڑھا دیتے
مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا بھی کبھی کبھی لوگوں کو کمزور دل بنا دیتی ہے جب لوگ اپ اپنی زندگی کا صرف اچھا حصہ دیکھتے ہیں تو دوسرے اپنے آپ کو کم تر کم تر سمجھنے لگتے ہیں
یہ بات بالکل ٹھیک ہے مقابلہ اور حسد انسان کو اعتماد کم کر سکتا ہے
تو ہمیں دوسروں سے مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی تاریکی پر توجہ دینا چاہیے
جی ہاں ہر انسان کا سفر الگ ہوتا ہے
کمزور دل اور حصص دل میں کیا فرق ہے
حصص دل انسان دوسروں کی کے دکھ کو محسوس کرتا ہے یہ تو اچھی بات ہے کمزور دل انسان مشکلات کے سامنے ہمت ہار دیتا ہے دونوں الگ چیزیں
بہت اچھا فرق بتایا تم نے
شکر
اگر کوئی بچہ ہر وقت ڈرتا رہے تو اس سے والدین کو کیا کرنا چاہیے
انہیں اس کی بات گور سے سے سننی چاہیے اس کے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور اسے چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دینی چاہیے تاکہ وہ اس کا اعتماد بڑھے
ڈھانٹنا یا مزے اڑانا تو غلط ہوگا
بالکل الکل غلط اس سے مسئلہ اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں
کیا کمزور دل انسان بدل سکتا ہے
سے اپنی آادتی بدل سکتا ہے دل کی مضبوطی بھی دھیرے دھیرے پیدا ہوتی ہے
یعنی یہ لوگ کسی چیز ایسی چیز نہیں جو ہمیشہ رہیں
نہیں اگر انسان سیکھنے اور بیس بہتر بننے کی کوشش کرے تو بہت کچھ بدل سکتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہمت ایک پیدا کی طرح ہوتی ہے پودے کی طرح ہوتی ہے روز تھوڑا تھوڑا پانی ملتے تو بڑھتی رہتی ہے
واہ بہت خوبصورت مثال دی تم نے اور اگر اس پودے کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہ مرجا جاتا ہے
مطلب ہمت کو بھی روزانہ عمل سے مضبوط بناتا ہے
بالکل چھوٹی چھوٹی مشکل کاموں کا سامنا کرنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے
ٹھیک بہت خوب آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنا چاہ
امید ہے کہ ہم ہمیشہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ زندگی کی مشکلات کا سامنا کریں گے
جی جی چلو اللہ حافظ بس
چلو اللہ حافظ بات میں کر تعینات
اللو